السل علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام اپ ٹھیک ہیں گھر میں سارے ٹھیک ہیں
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں آج اسکول آتے وقت میں نے دیکھا کہ راستے میں ہر طرف پلاسٹکس کی بوٹلز چپس کے پیکٹس دوسرے کچرے بکھرے ہوئے تھے یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا
مجھے بھی روز یہ منظر دیکھ کر دکھ ہوتا ہے لوگ اپنا کام ختم کرتے ہی کچرا سڑک پر پھینک دیتے ہیں جیسے صفائی صرف مونسپلٹی یا صفائی کرمچاریوں کی ذمہ داری ہو
بالکل صحیح کہا تم نے حقیقت تو یہ ہے کہ صفائی ہر فرد کی کی ذمہ داری ہے اگر ہر انسان صرف اپنا کچرا ٹھیک جگہ پھینک دے تو ہمارے شہر اور گاؤں بہت صاف نظر آئیں گے
اور صرف شہر ہی نہیں گر بھی گھر کی صفائی سے سکون ملتا ہے جب کمر صاف ہو ہر چیز اپنی جگہ پر ہو تو پڑھنے اور کام کرنے کا بھی دل کرتا ہے
بالکل میری امی روز کہتی ہے کہ صفائی آدھی صحت ہے جب گھر صاف ہوتا ہے تو مشق مچھر مکھیاں اور کٹاانو کم پیدا ہوتے ہیں
اسلام اسلام میں بھی صفائی کی بہت اہمیت ہے ہمیں ہر وقت اپنا جسم کپڑے اور ماحول صاف رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے
بالکل جی ہاں وضو بھی ایک طرح سے صفائی کا پیغام دیتا ہے جن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ اور پاؤں دونے سے انسان صاف بھی رہتا ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے
لیکن افسوس کہہ بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھر کے اندر تو صفائی رکھتے ہیں مگر سارا کچرا گھر کے کے باہر پھینک دیتے ہیں
یہ بالکل غلط رویہ ہے صفائی صرف اپنے گھر تک محدود نہیں ہونی چاہیے گلی محلے پبلک پلیسز بھی اتنی ہی ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں جتنا کہ ہمارا گھر کیونکہ صفائی خالی گھر تک محدود نہیں ہونی چاہیے اگر ہم کل کو کسی جگہ جائیں گے وہاں گندگی کریں گے پھر ہمارے ہی بھائی ہمارے ہی دوست رشتے دار وہاں جائیں گے وہ بھی ویسا ہی رویہ اختیار کریں گے کہ جیسا ہمیں چاہیے اگر ہم کسی جگہ جائیں تو اپنا کچرہ پھر اٹھا کر کسی جگہ ڈمپ کرے
بالکل صحیح بات کہی آپ نے اسکول میں بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کلاس روم پلے گراؤنڈ اور واش روم کو صاف رکھو
ہاں لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ویپرز اور پیپر زمین پر پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر اپنا گوڑا پھینکتے ہیں ڈسٹ بن ہو کے بھی وہ کوڑا اپنا نیچے پھینکتے ہیں اگر ہر اسٹوڈنٹ صرف دو منٹ نکالتا ڈسٹ بن کا استعمال کریں تو سکول ہمیشہ صاف رہے گا جو کہ ایک مثال بنے گی جب اسکول سے شروعات ہوگی تبھی جا کے معاشرے میں پہنچے گی
بالکل بالکل صفائی ایک عادت ہے اگر بچپن سے ہی یہ عادت ڈال دی جائے تو پوری زندگی انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اسکول میں ہر مہینے ایک کلیننیس ڈے ہونا چاہیے یہاں تمام اسٹوڈینٹس مل کر سکول اور اس کے آس پاس کی صفائی کرے
یہ بہت اچھا خیال ہے اس سے صرف اسکول ہی صاف نہیں ہوگا بلکہ اسٹوڈنٹس میں ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوگا
اور جب ہم سب مل کر کام کریں گے تو دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر صفائی کی طرف توجہ دیں گے
بالکل اچھی عادتیں دیکھ کر ہی پھیلتی ہے اگر ہم مثال بنیں گے تو دوسرے لوگ بھی ہماری پیروی کریں گے
اسی لیے میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ کچرا کبھی بھی زمین پر مت پھینکو
اور میں اپنی چھوٹی بہن کو روز سمجھاتی ہوں گی چاکلیٹ کھانے کے بعد ریپرس ڈسٹ ڈسٹ بن میں ہی ڈالنے چاہیے
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی مل کر ایک بڑی بڑا تبدیلی لاتی ہیں
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھر کے اندر تو صفائی رکھتے ہیں مگر سارا کچرا گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں
بالکل انسان کو خالی لگتا ہے کہ مجھے خالی اپنے گھر میں ہی صفائی رکھ ہے لیکن یہ سب سے بری عادت اور سب سے گندی عادت ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آ اپنے خالی گھر میں رہیں گے گھر میں صفائی رہیں گے صفائی کرتے رہیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے اپنا جو معاشرہ ہے اس کو بھی صاف رکھے کیونکہ ہمیں زندگی تو معاشرے میں گزارنی ہے اسی لیے ہم آگے جا کے یہ سبق سب کو دلانا ہے جب ہم اپنے اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں گے تو سب سے دیکھ کر سب ہم سے متاثر ہو کر اپنے گھر اپنے معاشرے اپنے اسکول اپنے گارڈنس کو وہ صاف رکھیں گے جو کہ
ایک بہت ہی اچھی عادت ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں اور ہمیں چاہیے کہ اک ایک ذمہ دار شخص بنے ذمہ دار شخص یعنی کہ میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کروں ہر کسی چیز میں کہ ہمیں چاہیے کہ جو بھی کوڑا کچرا ہم دیکھے وہ اٹھائے اور ڈسٹبن میں ڈالے جو ہمیں دیکھ کر اسے پسند کریں گے متاثر کریں متاثر ہوں گے اور وہ آگے جا کے اپنا کوڑا خود بخود اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈالیں گے یہ نہیں کہ کھایا پیا اور سڑک پر پھینکا نہیں کل کو ہم نے اسی سڑک سے گزرنا ہے اس پہ مکھیاں بیٹھیں گی وہی مکھیا ہم پر بیٹھیں گی دیٹ مینز وہ جو بیماری ہے وہ ہمیں خود بخود اپنے ہی ہاتھوں سے پھیلائی جو کہ ایک بہت ہی بری عادت ہے ہمیں چاہیے صفائی کا سب سے زیادہ خیال رکھے صفائی خالی گھر تک محدود نہیں اسلامیہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے کی صفائی ادائی ایمان ہے ہمیں اس کی مثال بننا ہے
بالکل صفائی کی شروعات ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے ہے اگر گھر صاف ہو تو صحت بھی اچھی رہتی ہے اور ہر فرد خوشی محسوس کرتا ہے میری امی روز صبح جھاڑو لگاتی ہے فرش صاف کرتی ہے اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتی ہیں ہم سب بھی ان کی مدد کرتے ہیں ہمارا ہمارے گھر میں بھی یہی عادت ہے ہم روزانہ کمروں کی صفائی کرتے ہیں اور کچرا الگ ڈسٹ بین میں جمع کرتے ہیں اس سے مکھیاں اور مچھر کم ہوتے ہیں
سکول ہمارا دوسرا گھر ہوتا ہے اسی لیے اسے صاف رکھنا ہر اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے کچھ بچے چاکلیٹ سے چپس کھا کر ویپر زمین پر پھینک دیتے ہیں یہ بالکل اچھی عادت نہیں اگر ہر کلاس روم میں ایک ڈسٹ بن ہو اور اسٹوڈینٹس اس کا صحیح استعمال کرے تو سکول ہمیشہ ہی صاف رہے گا پلے گراؤنڈ کی صفائی بھی ضروری ہے اگر وہاں کچرا پڑا ہو تو بچوں کو چوٹ لگ سکتی ہے اور ماحول بھی گندا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سکول میں ہر مہینے ایک سفر فائی مہم ہونی چاہیے جہاں ٹیچرز اور اسٹوڈینٹس مل کر اسکول صاف کرے اس سے بچوں میں ذمہ داری اور ڈسپلن دونوں پیدا ہوں گے
صرف گھر اور اسکول ہی نہیں محلہ اور شہر بھی ہماری ذمہ داری ہے کبھی کبھی لوگ اپنے گھر سے سارا کچرا گلی میں پھینک دیتے ہیں اس سے بدبو پھیلتی ہے اور بیماریاں بھی بڑھتی ہے اگر ہر محلے میں ڈسٹ بنس ہو اور لوگ ان کا استعمال کریں تو بہت فرق پڑے گا مونسپلٹی اپنا کام کرتی ہے لیکن عوام کو بھی ذمہ داری نبھانے کی چاہیے صرف حکومت سے امید رکھنا کافی نہیں
بالکل صفائی کا تعلق صرف دیکھنے میں اچھا لگنے سے نہیں بلکہ ماحول کی حفاظت سے بھی ہے اگر ہم درخت لگائیں پانی اور ہوا کو صاف رکھیں اور کچرا ادھر ادھر ن ہےھیک تو ماحول بہتر ہوگا ہمیں درخت کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں اور گرمی کو کم کرتے ہیں اگر ندیوں اور جھیلوں میں کچرا پھینکا جائے تو پانی گندا ہو جاتا ہے اور پانی میں رہنے والے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں اسی لیے ہر شخص کو ماحول کی حفاظت میں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے
آج کل سب سے بڑا مسئلہ پلاسٹک پولوشن ہے پلاسٹک کی تھیلیاں اور بوٹلز سالوں تک زمین میں ختم نہیں ہوتی اور ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے جانور بھی کبھی کبھی پلاسٹک کھا لیتے ہیں جس سے ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اسی لیے ہمیں کپڑے یا پیپر کے بیگس استعمال کرنے چاہیے اور پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے پلاسٹک کو ریسائکل کرنا بھی بہت ضروری ہے اسے نئے پلاسٹک بننے کی ضرورت کم ہوتی ہے اور ماحول کو فائدہ ملتا ہے اگر ہر گھر اسکول اور بازار میں سائکلنگ کا نظام ہو تو پلاسٹک پالوشن کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے
بالکل اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری نبھائے تو ہمارا ملک صاف صحت اور ترقی یافتہ بن سکتا ہے نہ کہ ہم خالی اپنے گھر کا سوچیں گھر کی صفائی سکول کی صفائی محلے کی صف صفائی شہر کی صفائی ماحول کی حفاظت اور پلاسٹک پولیوشن سے بچنا یہ سب ہم مل کر سفر جب انجام دیں گے تب بھی ایک صحت مند اور خوبصورت معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں جس میں ہمارے بچے ہمارے دوست ہمارے رشتتے دار پھل پھول کر آگے بڑھیں گے کھیلیں گے کودیں گے اسی معاشرے میں ان شاء اللہ آج سے ہم خود بھی صفائی کا خیال رکھیں گے اور اپنے دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں گے کہ صفائی کتنی ضروری ہے صفائی اپناؤ صحت مند زندگی اور خوبصورت ماحول بنا
بالکل آج کی گفتگو سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ صفائی صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے انشاء اللہ آج سے ہم خود بھی صفائی کا خیال رکھیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں گے
بالکل چلو اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ